ہیلو
ہاں ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
کیا خھریے تھے
آب بڑھیا اپنا سنائیے
میرا بھی ٹھیک ہے کا ہو رہا ہے
فی الحال تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہی کھیتی باڑی پارش وورش نہیں ہو رہا ہے تو کھیتی باڑی ہوگا کیسے اسی میں
ہے کہ بارش ب تھوڑا کم ہے تانی مانی ہوگا پہل تو م نے
ادھر تو ب ادھر تو بالکل ہی نہیں ہوا ہے بارش ہی ہوا نہیں ہے تھوڑا بہت بھی ہوتا تبھی تو کچھ ہو سکتا تھا
ہاں دیکھ رہا ہے موبائل میں کہ سب بارش رہی ہے بہت لوگ بھائی جان لوگ بول رہے ہیں
ہوں اور بال گوپال آپ کے کیسے ہیں اور آپ کے بال گوپال کیسے ہیں
ٹھیک ہے ملا جلا کے سب چل رہا ہے
اور کام دھندا
آپ کے گھر پریوار کیسن ہے
ملا جلا کے ٹھیک ہے ایک بھائی صاحب کا طبیعت خراب ہے اسی میں سب بیست ہیں
اس کو دیکھوائیے
ہاں دکھوائے ہیں بٹ کچھ ایسا سولوشن نہیں مل پا رہا ہے صحیح سے
ہاں
مطلب ٹھیک نہیں
کہاں کیجیے گا موسم بھی موسم بھی چینج کر رہا ہے نا کبھی دھوپ ہو رہا ہے کبھی
تو موسم سے ریلیٹڈ پرابلم نہیں نا ہے موسم سے کوئی اس کا رشتہ ہی نہیں ہے وہ دوسرا پرابلم ہے سردی مجھے کم نہیں ہے
ہوں کبھی دھوپ پڑ رہا ہے کبھی چھایا کر رہا ہے کبھی
اب تو اپ لو کے سائڈ میں بارش ہوا ہے
نہیں ان سال تو اتنا نہیں بارش ہو رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے مطلب کبھی کبھی ایسیے مطلب کون کام کے نہیں ہے کبھی گر رہا ہے کبھی کھول رہا ہے یہاں مکئیوں کہاں بنائل ہے
ہاں ہم لوگ طرف تو ایسا ہے کہ پورا دھول اڑ رہا ہے
ج
بالکل بھی بارش نہیں ہوا
پانی نہیں بارش ہو رہا ہے
اور اور گرمی بہت ہے
دیکھیے آگے گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے ہاں
آپ کے شہر گھر میں ہے
نہیں کچھ کام کرنے گئے ہیں نہیں کام کریں گے تو
جب میں ہے کہ
جاب کرنے کائے ہاں
ہاں ایسے ہی کام کرتے ہیں بال بچہ کو کیسے پڑھائی لکھائی ہوگا
تو کام کرتے ہو کا مطلب
لائکن چگن کو دیکھنا بھی ہے تو سب پر بہت جانی رہے ہیں کہ ابھی سب میں کتنا خرچہ ہوتا ہے
ہاں آج کل خرچہ بہت ہو گیا ہے
ہر تہوار میں جان بھی کرتے ہیں کہ نیا نیا کپڑا چاہیے
آ لوگ کے تو تھراف یہ درجیہ نکلتا ہے بناتے ہیں آپ لوگ
ہاں ہے
ہوں
اور ابھی کھیتی میں کیا کیا ہو رہا ہے
جب بارش ہی نہیں ہوا ہے تو کھیتی کا ہوگا جب بارش ہوتا ہے تب نہ کچھ کھیتی لگتا نہ بارش ہی نہیں ہوا ہے
ہ ادھر تو بارش ایسا ہوا ہے کہ مطلب مطلب بنے لائق نہیں ہے گیلا ہو جاتا ہو جائے گا
ہوں
کون مکئی لگائیے گا جب دھوپ اگے گا تو کون مکئی لگائیے گا
جو ٹھیک ٹھاک پیداوار ہو جلدی پیدا ہو جائے نام سنے تو ہیں ج کے کمپنی کا اور اسی کا لگانے چاہ رہے ہیں مل جا کر جے کے کا ایک سیڈس
ہاں وہ ایک س ایک س کول رہا ہے پہلے جرا نہیں ہے پہلے تو بہت لوگ چرک مکئی نکلتا تھا اسی کو بناتا تھا پھر اسی کو بہن رکھا جاتا تھا ہاں وہ کھانے میں بہت اا بہت مطلب سمجھیے نا کہ اچھا لگتا تھا کھائے میں
ہاں کھائے میں اچھا لگتا تھا بٹ کیا بولتے ہیں اس کو وہ مطلب زیادہ اپج نہیں ہوتا پیداوار اس کا بہت کم ہے
ہاں ابھی اب وہ ملا ہی مل بھی نہیں کر رہا ہے
ہاں وہ ایک یہ بولتے ہیں ایک اھی جیسا ہو گیا ہے اس کو بولتاتے ہیں یو نکسٹ
اب سارا چیز ہائی بریڈ ہو گیا بچہ سے لے کے کیا بولتے ہیں ہائی برڈ کے کھانے سے ہائی بریڈ سارا چیز ہو گیا
دیکھیے ہار چیز اب کراس کر کے پیدا ہو رہا ہے کراس کرایا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو آپ پھل اور سبزی جو کھاتے ہیں اس میں بھی کراس کرایا جا رہا ہے ہائبرڈ ہو رہا ہے تو ایٹومیٹک ہے آپ اگر دھان بو رہے ہیں تو تو گیہوں نہیں نا کاٹیے گا
ہاں مین بات ہے نا کہ پہلے والا جو پرانا چیز ایک پہلے جو
جیسے ایک سال ایک ان سال مطلب ہو گیا بڑا اگلا سا بنیا گ نا تو چیز میں پڑا ہوتا ہے
نہیں تو ایک ہی کھیت میں لگانے سے نہیں ہوتا ہے
ہاں
بڑھیا
نہیں کھیت کے نربھر نہیں کرتا ہے اس میں مین بات ہے نا کہ ایک ایک سال پیدا ہوتا ہے دو سال کا سال نہیں ہوتا ہے پرانے لوگ میں کیمیکل ملایا جاتا ہے ہوتا ہے
ہ اچھا خالی آپ لوگ کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں کہ کچھ اپنا روزگار جیسے چوڑی بگار
نہیں ویسا کچھ روزگار نہیں ہے ہا ہاؤس وائف ہے گھر کا کھیتی باڑی خدنے منے ہوا تو ہوا ہ
اچھا آ اب ابا ا کہ کرتے ہیں آپ کے ابا آدمی ہوں گے نا
وہ لوگ بوڑھا ہو گئے تو کیا کریں گے باہر آتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے
ہ اچھا تو سب کو پالنا پ
ہاں ہوں سب کچھ سب دیکھنا ہے
ہوں
اوردان میں
ایک
اس دھان میں کیاچی لگا رہے ہیں
دھان میں بارش ہوگا تو لگے گا سریا سوچ رہے تھے لیکن لیکن سر بہت لیٹ سے ہوتا ہے نا زیادہ ٹائم کا ہے تو کوئی ہلکا یا ہائیبریڈ ہی کوئی ہاں اس میں کوئی ہلکا دھان ہائبریڈ لگائیں گے جب بارش نہیں ہوگا تو ہلکا تین نمبر دھان لگے گا
اب پانی پانی ہوتا ہے دان پانی نہیں ہوگا چاہیے
ہوں ایک نمبر کھیت کے لیے وہ سب ہے جب بارش سے نہیں ہو رہا ہے تو کہاں سے ہو پائے گا اور اکھ وغیرہ بھی لگاتے ہیں اکھ وغیرہ نہیں لگاتے آ لوگ اکھ نہیں لگاتے ہیں
نہیں ادھر نہیں ہوتا ہے زیادہ مطلب دھان گیہوں اور مکا بس اتنا ہی ہوتا ہے کبھی کبھار مونگ وونگ دال دن ہل خاطر ہو جاتا ہے تنی منی گھر ک خطر
نہیں ہم لوگ تو عکھ لگاتے ہیں ایک دو ایکڑ میں ایک بار لگا دیتے ہیں تو مطلب نہیں اکھاڑیے گا تو ہر سال چلتے رہتا ہے بار بار کرنے سے اچھا ہے اور اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا ہے زیادہ دوا وغیرہ کھدے وغیرہ کھ ایک دو بار کر کے
سب سے اچھا ایک نا ہے اس میں کھاد بھی نہیں دینا ہے پانی بھی اتنا نہیں دینا ہے
نہیں پانی پٹانا پڑے گا
پٹانا پڑتا ہے ہ محنت لگتا ہے اس سمے کا اھی گڑ بنانے سمے
سب سے بھاری محنت اسی ٹائم ہے
اس کو کاٹ کاٹ کے بوجا باندھ کے لے پھر اس کو پیریے پھر گڑ بنائیے
نہیں اب کچھ تو آسان ہو گیا ہے پہلے تھا کہ ہر چیز مطلب مشین نہیں تھا تو اب تو مشین سے ترت پہ آ جاتا چاہے ڈیزل وغیرہ سے پہلے بیل سے نا کچھ زیادہ ہی ٹائم لگتا تھا
ارے تو کھیتی کیس ہ کرنا ہی ہے نا کیا کرے گا اور نہیں آ کرے گا ن مجھے دو پیسہ ہو رہا ہے اس میں کھیتی کریے کہ لوگ اپنا بال بچہ کو پوسنا ہے
حال روزگار چلانا ہے اور کتنے بال بچے ہیں آپ کے بچہ بتر
تین بال بدرو ہیں لوگ اسکول اسکول سب تیاری کر رہا ہے جا رہا
اچھا پرائییٹ
یہ محرم تھا اس میں تو سب کے چریی ہو گیا محم کے چلتے بچہ لوگ بھی جانے کے لیے نہیں کھجتا ہے کہ آج تھکل ہے
تو مہرم میں سارا لوگ تو انجوائے کرے گا ہی نا سال میں ایک بار آتا ہے تیوار میں
آپ کے بچے لوگ
میرے بچے ابھی نہیں ہیں
ہاں ماں یا ابا ہوگا نا
ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے ملا جل
سب خرے آپ
آں
سب ٹھیک ہے نا
چل رہا ہے کسی طرح حال روزگار
ہاں دیکھیے اس بار بارش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے اب جو ہوگا وہ اللہ پر اھی کرنا ہے نربھر کرنا ہے نا اوپر والے کریں گے جو کریں گے
ہ اپنا ہاتھ میں کچھ